ہیو
ہاں مجھے آ رہی ہے تیری آواز
پاگل پتہ نہیں کیا ہے اس کو ابھی ایپ ہی نہیں ہوگی
اس کو ہے ایپ بچارا اس نے ایپ سے ہی فون کیا دماغ میں نے اس کو ایپ سے ہی فون کیا اور مجھے سبمٹ بھی ہوگی وہ کون
دیکھا میری آواز آتی ہے
ہمم بول کیا کر رہی ہے ہاں م میں ٹھیک ہو یہ لیک نا عیب ل رہا مجے اتہ ف کر ن تو پوچ مت
چپ کر پاگل کیوں
پتا نہیں اس ہمیں کوئی اس اس میں ہمیں کوئی پروفیشنل بات کرنی ہے
ہاں اب تو میں یہی اچھا چل مجھے بتا کیسی ہے
میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک ہو
ہاں
مجھے بولو کیا آیا تھا فر کل پیپر میں او
او پیپر بہت ایزی آیا تھا وہ ایک تو شارٹ میں آیا ویری شارٹ میں صرف یہ کوشچنس آئے تھے کون رائٹر ہے کس کی کیا کوالٹیز تھی یہ تھی شارٹ میں آیا تھا موویز اور ڈاکومینٹریز ساری آئی تھی اور لانگ میں بھی موویز اینڈ ڈاکومینٹریز آئی تھی تھیمز آئے تھے وہ کس میں کیا ہوا ماکنگ یہ چکیلا ماکنگ برڈ آیا تھا
ہمم
وشاکپٹنا ورسس اسٹیٹ آف راجستھان وہ کیس لاء بھی آیا تھا مطلب ایسے اور وہ دہیں د ہینگگ بھی آیا تھا دہل بھی آیا آلموسٹ سارا پیپر جو بڑھا ہوا تھا نا وہ سارا آیا تھا اور تجھے پتا ہے کتنوں کا بیک لاک تھا کل کتنے سارے تھے ہمارے سیمسٹر کے
مین تج اپپوز
خدا کی قسم
ہممم میں نے توجھے بولا تھا
ہاں یار بہت سارے تھے میں پھر جلدی جلدی ساڑھے تین مجھے لگا تھا پہلے میں ڈھائی بجے تک پیپر ختم کروں گی لیکن جب پیپر دیکھا نا پیپر بہت زیادہ لینتھی تھا پھر میں نے کیا پھر میں ساڑھے تین نکلی وہاں سے تٹٹ پڑ گ اس کو
خس
اور آ جان ٹھیک ہے
وہ بھی ٹھیک ہے تم اپنا سنا
ہمم بس ٹھیک لائبریری گئی تھی
نہیں آج نہیں گئی تھی
پھر کب جاؤ گی تم
آ اچھا اج گھر پہ
اچھا ٹھیک بیٹا میں نے کل شیرا سے کی تھی بات ہاں میں نے کھایا میں نے اس کو بولا ایسے ا اردو ب
ہاں مجھے ایا سمجھ
تو میں شیرا سے کب بات کی نہ میں نے اس کو بولا ایسے دینا ہے تو انٹنس
تو نے کیو اس کو میرا نام لیا پاگل ہ
ہاں تو وہ کیا کرے گا تو میں بولا بولا وہاں سلیکشن ہو جاتی ہے کشمیر یونیورسٹی میں خاص کر جو اپنے اسٹوڈینٹس ہوتے ان کو تو ہو ہی جاتی ہے ہمم
پھر بھی ایٹ لیسٹ مجھے
پریپیئر ہونا چاہیے تو یہ سارا اچھے سے
وہی تو سارا تو نہیں ہوگا تو
اچھا ٹھیک تم نے کل آپپی کو کال کیا تھا
ہاں کیوں اسی نے کیا تھا وہاں سے پھر میں نے اس کو کیا ہوں وہ یہی بول رہی تھی اسی کے بارے میں بول رہی تھی
ٹھیک اپ کو پتا ہے نہ اس ٹائم سو گئی تھی مجھے نیند پڑی تھی اس ٹائم
اچھا تم لوگ ایک ہی جگہ سوتے ہو
ہاں
اچھے ہے
پھر اس نے مجھے ابھی بولا بولا عفنان اس نے مجھے دن میں بولا بولا ایسے میں نے کیا اپنا عفنان کو سارا ٹھیک اس کو بولا اب پھر یہ بھی بولا بولا کے اب اس کو کال کرنا میں نے بولا ہاں میں کر لوں گی بعد میں
اچھا ٹھیک
میں آج کوٹ سے بھی جلدی ہی آئی
کیوں
جلدی کام خت
نعافی آئی تھی
ہاں نعافی آئی تھی
ٹھیک ہےاس نے میرے میرے اسے بات ہی نہیں ہوئی
ہاں وہ ٹھیک تھی شکر اللہ کا اس کو آج تھا نا سیٹرڈے آج اس کو بہت کام تھا اور ان کی چیمبر میں ارصلان نے بھی جوائن کیا ہے وہ بھی ایک لڑکا ہے وہ ہے ایک لڑکا
اچھا دوسرا
ہاں اب درخشاں اور ارصلان ایک سائڈ سے جاتا ہے
ہوں وہ کتنا چھوٹا ہے
وہ نہیں ہے زیادہ چھوٹا وہ اچھا خاصہ بڑا ہے
اچھا نعافی سے بڑا ہے
ہاں وہ بڑا ہے وہ اب سول سروسز کی پرپپ پریپریشن کر رہا تھا
ابھی ہمیں چار ہی منٹ ہوئے ہیں وہ
کوئی بات نہیں عادت ڈال لیتے ہیں دوسرے سے بات کرنے کی بھول گئے تھے ہم
ہمم سچ میں
ہمم
ہوں کھانا کیا کھاؤں گی
اچھا ٹھیک
ہوں ہوں ٹماٹر تھے بیگن تھے مونج ہااک تھا
اپااتنے سارے
ہ مما کی کیا طبیعت ہے
ہاں شکر اللہ کا شکر شکر اللہ کایار وہ ٹھیک کیا
اس کو کب پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے
ہم کل لے جائیں گے اس کو ڈاکٹر کے پاس کل ایوننگ میں
اچھا ٹھیک چانج بید ٹھیک سا
ہاں پھر سے کری اس نے لڑائی چھوڑ ٹی یو ڈائٹنگ ڈیٹیلس میں تجھے بولوں گی پھر بعد میں
اس لی اس نےمم اسٹیٹس چڑایا
پتا نہیں میں نے کہاں دیکھا میں تو بلاگ خشایا
ہاتھ
ہاں ارے مونگ
اچھا ٹھیک
ہوں
ہ میں نے سر کل بھی مہر کو دیکھا
م خلی تھی
کچھ نہیں وہ اسکوٹی پہ تھی آکاش چلا رہا تھا منت بیچ میں تھی اور وہ پیچھے تھی
اب یہ آکاش کون ہے جو ان کے ساتھ
ارے منت کا بؤے فرینڈ
جو پرسوں ان کے ساتھ تھا
ہاں
یہ منت کا بھی بوائے فرینڈ برو
ہاں اور کیا وہ تھا نا پہلے کچھ ہینا کا پھر پتا نہیں مجھے سمجھ ہی نہیں کچھ آیا
ہینا کا تھا اچھا تبھی ہینا اور اس کی لڑائی
ہ بوئے فرینڈ دبا ب رہے بوائے فرینڈ نہیں تھا مجھے نہیں پورا پتا ہے
ارے تھا مجھے پتا ہے تھا
مطلب میں ان کا کہنا ہے کہ نہیں تھا آیی سمجھ ان کا کہنا ہے کہ ہینا کو تھا مگر اس کو نہیں تھا کیا تھا کہ اس کو کو تھا تو ہینا نہیں تھی ایسا ہی کچھ
نہ پھر کچھ بھی بولتے ہیں
ہوں
اچھا وہ جو فیصل کے ساتھ تو تیرے نام تیرے نام
ہاں وہ اس کا دوست ہے ہوں
بسس کچھ بھی چلتا رہتا ہے باہر میں کتنی بے خبر ہوں دنیا سے
آج بےخبر ہی ہونا چاہیے وہی اچھا
ہمم تو پتا باقی کیا چل رہا ہے وہاں سے
بس
اب جانا منڈے سے کنٹینو لائبریری کچھ ہی دن بچے ہیں اور اپ پی کی ویپرس ویپرس وہ کیا آئے تھے
ہمم وہی اب لاؤں گی اس کی بک آتی ہے کچھ
ہمم ہمم کرو آب اچھےسے فیر گئی کل مارکیٹ
کہا اچھا یے ہاں فروٹ ووٹ لاائے سبزی وبزی تھوڑی تھوڑی ہمم
اچھا ایک
ہمم
میں نے بھی سوچا میں کل پکنک جانا تھا لیکن ان لوگوں نے پکنک جانا تھا ادھر کزنس کے ساتھ لیکن ان لوگوں نے جو میرے کازنس ہیں نا میری پورے بہن ان نے اپنی بہنوں کو بہنوں کو بلایا ہے میں نے بولا تم لوگ جاؤ میں نہیں آؤں گی
جانا تھا
نہیں یار مجھے نہیں ان کے ساتھ ہیشہ رہے
میں سچ بولوں گی میں میں نہیں ہوں مطلب کمفرٹیبل میں اپنے ہی گروپ میں ہوتی ہوں
اچھا
اس کے آگے میں نہیں جا سکتی ہوں اب میں نے سوچا چھوڑو پر شکر ہے اللہ کا ممیری بہن آئی آج اور کل موما کو لے جانا نا ڈاکٹر اس کو ادھر لے جاتے ہے پرائویٹ تو اب ہم کل پھر ادھر سے وہیں جائیں گے
اچھا مانس بول
ہمم
ہمم گوڈ
ہمم اور باقی
بس چل ہی رہا
پھر صبح کب تک سوئی تھی تو اج
گیارہ دس نہیں نہیں میں لیٹ ہی سوئی تھی
فیر بک کی ختم ساری
نہیں ابھی سے تھوڑا سا ہے اور
اچھا ٹھیک
وہاں ٹائم ہی نہیں ملتا کی صح آج کام تھا کپڑے وپڑے دھوئے کھانا سالن پکایا روٹی بنائ
ہاں وہ تو ہوتا ہے پھر سارے کپڑے دھونے تھے
ہمم سارے دیکھ ہم بات ہی کیا کر رہے
کیونکہ یہاں یہی بول نا ہے
ہوں کیا ہو گیا ہے افنان ہمت کیا وہ مجھے ساری یونیفارم دھونی ہیں دن میں
کتنی یونیفارمس لائی ہے
مجھے ہے چھ سات یونیفارمس ہاں میں میں نے ایک تو فراک شلوار تین بنایا ہے اور دو کرتیاں ہیں اور ایک ایسے
میں نے ایک ہی یونیفام بنائی تھی مگر میں گئی نہیں
نہیں میں پانچ ہی مجھے بہت خراب ہوتی ہے یونیفارمس
اور آج پسینہ بھی آتا ہے بہت
اور کیا ہونگے جو تھے کٹ گئے کوٹ جا جا کے مجھے سارے بولے کوٹ میں یہ کیا چہرا ہے یلو یلو ہوا ہے میں نے بولا یلو نہیں ہوا ہے میں کالی ہوگیی ہوں اب وہ امبارس ہو رہے تھے شاید کالی بول نے میں تو میں نے یہی سے بولا میں بہت کالی ہوئی ہوں
اچھا کیا
میں سوچا بھائی یہ تو وہاں سے انسٹال کریں گے چلو یہی جب بولتے ہیں
ہمم
اب مجھے کچھ بات پوچھنی تھی ضروری تجھے پتہ ہے کہ یہ الفا مووی کس ویب سائٹ پہ موجود ہے اویلیبل ہے
نہ نہ نہ نہ
کہاں ابھی آئی ہے کہیں پہ
مجھے لگا مجھے دیکھنی تھی پرائم پہ ہے ہی نہیں
یہ ہے ہی نہیں ابھی کہیں یہ تو ابھی پرسوں میں یہ ہو گئی ریلیز
چھوڑ ہر دفعہ پھر اناکس میں ہی دیکھیں گے
ادھر بھی نہیں ابھی آئی ہے یہ
ادھر بھی نہیں آئی ہے
نہ نہ م میں آج ہی چیک کر رہی تھی آیا وہ ہارر مووی آئی تھی نا مجھے اسی کے لیے چیک کرنا تھا تو ادھر نہیں ہاں مجھے بڑا شوق ہے مجھے بڑا شوق ہے وہ ادھر دیکھنے کا
میں بھی یار مجھے بھی الفا مووی تو اناکس میں ہی دیکھنی ہے
بولتا یہ نہیں ہے کچھ خاص پتہ بھی نہیں
ارے بہت اچھی ہے ادروائز میں موویز موویز کی زیادہ شوقین نہیں ہوں چل ہمارے بارہ منٹ ہو گیا کاٹ فون
چل ٹھیک ہے بائے باۓ بائے